اسلام
ولیکم سلام اور
خیریت
اور سب بتائیں اور سب ٹھیک ٹھاک گھر میں سب ٹھیک ہے
ہمم سب ٹھیک ہے
فی الحال کچھ نہیں آ رہا
سب کیا کرے ہیں
جی
اور سب کیا کر رہے ہیں
سب مطلب جس کا جو کام ہے وہی کر رہے ہوں گے اور پڑھانے گایئ ہے اور مطلب کہ کام ہے جو وہ کر رہی ہے
اچھا
جی
اب یہی ہے اسکول گئے ہیں سب لوگ سوچتے ہیں بارش ہوں چھٹی ہو جائے چھٹی ہو جائے ملتی نہیں
صحیح بات ہے ابھی تو گرمی کی چھٹی ہوئی تھی بیچ میں
ہاں گرمی چھٹی ہوئی تھی پھر بھی اگر بیچ بارش ہو جاتی ہے نا تو پیدل جانے والو پیدل یہاں جو پاس میں اسکول ہوتا ہے نا پیدل والے بہت ہوتے ہیں نا
آمہم
ہاں تو اس کے لیے چھٹی مل جاتی ہے پیدل بچے زیادہ ہوتے ہیں آ ہی نہیں پائیں گے
اچھا اچھا
بارش میں ہاں اس کے لیے چھٹی کر دتے ہیں
آمم
ہاں
چلو اچھی بات ہے اور سب ٹھیک ہے
اچھے
اور آپ مطلب دہی سے کیا بنا لے تو دہی سے سے اور بھی کچھ بنتا ہے دہی بڑا
ہاں دہی وہی ہاں بناتے ہیں آپ بناتی ہیں
ہاں میں مطلب کہ ایک بار بنائی تھی دہی بڑا ہم لوگ کے گھر میں اتنا مطلب یوز نہیں ہوتا ہوتا ہے نہیں یوز نہیں ہوتا لیکن اور سب
عید وغیرہ یا پھر کچھ کوئی پر پروگرام رہتا ہے دعوت وغیرہ رہتی ہے
ہاں تو اس میں بنتا ہے
آمم تو اب تو جیسے مطلب بیسن سے بنالی یا دال بھگو کر بناتی ہیں
دال دال کو مطلب فولے ڈال فول نے ڈال رات میں ڈالتے
ہاں
اور صبح صبح کا ہاں وہ صبح کا مطلب ٹیسٹی رہتے ہے اس کی بڑی بناتے ہلدی نمک مرچ کالیک یے لال مرچی ڈالتے اس میں
جی اس کو مطلب پھیٹنا ہوتا ہے نا
ہاں ہاں
ہاں
اس کو اچھے سے ملالو ملانے کے بعد فیر اس کے بعد اس میں اگر سوڈا ڈالنا ہو سوڈا مطلب ڈال سکتے ہے فولنے
آمم ہاں اس کو سب سے مطلب فرائی فرائی مطلب مطلب جسے پھیٹنا ہوتا ہے نا وہ اسی اسی میں اچھا بنتا ہے اچھے سے پھلتا ہے نا پھر فرائی کرتے وقت ہمم
پھر وہ فڑائی ہو جائے پھر اس کو پانی میں ڈال دوں
ہاں
جی پانی میں ہم لوگ ڈالتے پانی میں ڈال کے فیر اس کو کیا کرتے جب وہ مطلب تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا
اچھا
جی ادھر مطلب کی دہی کو اچھے سے ملا لیتے اس میں اس میں سبھی مسالے مطلب کی دہی بڑا مسالے بھی یے سب ساری مسالے رکھ
ہاں دہی باڑا مسالا ہے اور وہ وہ ڈالتی ہیں ٹمیٹو سوس
ہمہمہم
اچھا
تم نہیں ڈالتے ٹومیٹو سوس یے سب نہیں ڈالتے
ٹومیٹکس مطلب مطلب اس کے لیے
ساتھ میں کھانے کے لیے
مطلب مطلب جیسے لے کر جاتے ہیں یا اگر مہمان وغیرہ آتے ہیں رکھ کر اس اپر سے ایسے لگا دیتے ہیں اس کو ٹمیٹو سوس وغیرہ ہمم اپر سے وہ اس کو زیرہ زیرہ کو مطلب اچھے سے بھون کر توے پر
جی جی
اس کا پاؤڈر بنا کے اس کو بھی اوپر سے اسے دھنیا پتی لاشٹ میں نہیں ڈالنی چاہئے سبزی میں یا فیر کچھ ہو اسی طرح اس کو بگاڑ ہا مطلب اچھا دیکھنے کے لیے
اچھا اچھا
ہاں اس پر یے ڈال تے ہے تو پھر ٹیسٹ نہیں آتا ہے ٹمیٹو ساس ٹیسٹ نہیں دیتا
اچھا
ہاں ہاں
چلئے اچھی بات اور مطلب اس میں جیسے اس وس کو دہی میں ملا کے اور فر وہ جو پانی میں ڈالا ہےوہ بڑے کو بڑے کو تھوڑا سا یے کر دو اس کے بعد اس میں ڈال دو دہی میں اس کو ڈال کے تھوڑا سا اچھے سے ملا دو اور فیر تھوڑا گڈم کر کے پھر اسے پڈو سو جی آپ مطلب ویسے ہی بناتے ہو
ہاں اس میں نا تھوڑا سا مطلب وہ بھی ڈال دیتے ہیں کانجو بادام ہے
جی جی
وہ وہ بھی ڈال لیتے ہیں تو اور چینی تو ڈالتے ہی ہیں چینی ڈالتے ہیں آپ لوگ نا
ہاں چینی تھوڑا ڈالتے
اچھا ہاں چلی وغیرہ ڈالتے اور مطلب
جی جی
ہلکی مٹھی کھٹی ہو تو اچھی لگتی ہے زیادہ کھٹی ہو تو نہیں
ہاں کھٹی جیادہ نہیں ہونی چاہیے میڈم رہتی ہے تو اچھی لگتی ہے کھانے میں
ہاں
ارے بہت سوق سے کھاتے ہیں لوگ سب بہت زیادہ کھاتے ہیں
اچھا آ میرے یہاں بھی زیادہ نہیں انتا لیکن جب بنتا ہے تو کھاتے سب لوگ ہیں
آ اچھا اچھا
سب کو نا جیسے کاجو بادام بہت پسند ہے نا دال دال دو تو اور کھاتے ہیں
اچھا
ہاں اچھا لگتا ہے
جی ہاں میں نہیں کھاتی ہوں
اچھا آپ نہیں کھاتے مطلب دہی ہی نہیں کھاتے کیا
دہی کھاتی ہوں بڑے کے دہی بڑا نہیں کھاتی
اچھا دہی کا سربت بناتی ہیں
دہی کا سربت نہیں تو نہیں بنایا
کچھ نہیں بناے ہاں دہی کا سربت بھی گرمی میں بہت فائدے مند رہتا ہے
اچھا کیسے بناتے ہو آپ
دہی کو اچھے سے مطلب پھینٹ لیں گے مطلب یا فیر ہاں پرانے زمانے میں وہ نہیں اب پتن کیا آتا تھا اس کو بولتے ہیں ہمم اس سے بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگ
جی جی
ہاں لیکن اچھے سے ایک دم پھیٹ لیں گے پھر اس میں یا پھر چینی ڈال دیں یا پھر گڑ ڈال دیں گڑ تو اور فائدہ ہے نہ لو سے بچاتا ہے گڑ کو ڈال دیں لیکن زیادہ تر لوگ چینی ڈالتے ہیں گڑ نہیں ڈالتے
اچھا
ہاں تو فیر اس کو ہاں خوب اچھے سے ملالے چینی چینی ڈالے یا گل ڈالے اس کو اچھے سے مطلب مل جائے مکس ہو جائے گل جائے تو فیر اس میں پانی ڈالیں گے ٹھنڈا پانی ڈالنے جس کو جیسا پسند ہو مطلب ٹھنڈا تو اور اچھا لگتا ہے ٹھنڈا پانی گرمی میں ہاں تو فیر اس کو سب پیتے ہیں دوپہر میں پیتے ہیں نا ہاں اس سےلو لگنے کا خطرہ ٹھیک رہتا ہے پیٹ صحیح رہتا ہے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے آمم اور دہی دہی کو مطلب چہرے بھی بہت لوگ لگاتے ہیں نا
ہاں دہی کو چہرے میں لگات دہی زیادہ فائدہ کرت
ہاں ہاں ہلدی میں ڈال کر لگاتے ہیں اسکن گلو کرتی ہے
ڈال کر لگاتے تے دہی کو
آمم ہم لوگ نہیں تو ہم لوگ کبھی نہیں لگائے ہیں لیکن میے دوست وغیرہ لگاتے ہیں شادی ہو گئی نا تو فیر لگاتے ہی ہیں جن کی شادی ہوگی وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں
ہاں ہا تھانئی کی ان کو اور دھیان نہیں دینا چاہیے تھا جی
لیکن جن کے سامنے نہیں ہے ان کو دھیان دینا چاہیے
ہاں ان کو دھیان وہ دھیان دے تو وہ صحیح رہتا لیکن لیکن وہ دھیان دیتی ہی نہیں ہے اور مطلب جو شادی شدہ وہ دھیان
صحیح بات ہے چلیے ہاں اور سب ٹھیک ہے الحمد للہ کیا بتائیں
ہم بھی ویسے ٹھیک ہے
جی جی
اور
تو اور مطلب کہ دہی کا تو یے ہو گیا اور جیسے بڑا بھی بڑی بناتے ہیں ایسے بھی بناتے بڑی کھانے کے لیے سمپلی تو وہ جیسے موسوری کے دال کا بھی بنتا ہے نا
اچھا
ہاں اس کو مطلب کی پیس لیتے دال کو اور فیر اس میں مطلب تھوڑا سا نمک ہلدی کالی مرچ اور لال مرچ رکھنا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو اور اس میں ہاں اس کو ڈال کے اور فیر اس میں کڑھائی لو تیل گرم کرو اور اسے چھوٹا چھوٹا پیس کر کے اس میں ڈالو جی بڑی اور فیر چٹنی کے ساتھ آپ کھاؤ
اچھا
ہری چٹنی جو بنتی ہے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں
اچھا ہری چٹنی وہی والی نا
ہاں ہاں ہاری چٹ ٹنی جیسے اگر دھنیا پتی رہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو نہیں تو ہری مرچ اس کی بھی بنتی ہے
اچھا
جیسے ہری مرچ اور مطلب کے لہسن کی کلی ہو دو تین اور فیر اس کے بعد تھوڑا سا ادرک ڈال دو نمک ڈال دو اس کو ڈال کے اگر دہی ہے تو جی
لہسن کی پتی جو آتی ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں اس سے ہاں
اس سے اچھا مطلب کی ٹیسٹ آتا ہے
ہاں ٹیسٹ اچھا اتا ہے
آپ آ جیسے اس میں مطلب آم کی چٹنی کھایا
ہا ہاں آم کی چٹنی کھا
کچے آم کی چٹنی جو ہوتی ہے جو مطلب کا یے سوکھی لال مرچ ڈال کے مطلب بنائی جاتی ہے
ہاں مطلب جیسے مکسر میں بنائی جاتی ہے نا یا پھر اسٹیل پیسی جاتی ہاں سلوٹ صرف اچھی ہوتی ہے زیادہ
ہوں ہوں
ہاں
ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں اگر وہ مل جائے تو مجہ ہی کچھ اور ہے جی جی
ہاں دال کے ساتھ چاول کے ساتھ اچھی لگتی ہے
اچھا
ہاں
چلیے اچھی بات ہے دال کے ساتھ اس میں دال چاول بھی مل جائے تو وہ بھی اچھا لگتا
ہاں صحیح
ابھی دھوپ تو بہت تیز ہے بارش کہاں ہو رہی
کچھ نہیں ہو رہی ہے
چلے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ
ٹھیک ٹھیک چلو
ٹھیک ہے